ہاں
ہمیں خود سمجھ نہیں آیا اتنا اچانک کیا ہوا اس کو پتاہ ہے پچھلی بار مطلب اس کی بیوی آئی تھی وی تھ رات کے لیے
ہاں ہاں
پھر دوسرے دن جیسے آپ آئے پرسوں پھر ہم گئے مطلب شاپنگ وغیرہ کے لیے
ہاں
دوسری دن میں نے کام کیا میں نے اس کو ہم نے اس کو اپنے ساتھ لیا ہمیں جانا تھا لال چوک
ہاں
ہم نے اس کو ساتھ لیا اور وہاں سے مطلب کیا لینا تھا اس کو کیا نہیں وہ سب پچھ لیا اورتا مومٹ جو تھا وہی پہ تھا شاپ پہ لال جو میں ایک شاپ پہ تھا وہ اس کے پاس بھی گئی اس نے اس کے بیٹے کوٹ ڈاکٹر کو دکھایا وہاں پہ کچھ دوائی وغیرہ پتا نہیں کیا کیا کیا اور پھر میں نے ایک سوٹ لایا تھا
تو اس کی بیوی کو وہ پسند آیا اس نے کہا یہ مجھے دے دو اور آپ اپنے لیے دوس سال
اچھا
میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اس کو وہ بھی دیا اس سے پیسے دیے لیکن میں نے نہیں لیے میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اب آپ لے لو یہ تو کوئی بات نہیں لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اچانک سے کیا ہوا
آپ کوئی بات کہیں
ہوں
ناراض نہ ہوئی گا لیکن ہم بہت لوگوں سے سنے ہیں مطلب جن سے بھی ہم ملے ہیں کشمیر کے بارے میں بات ہوئی ہے ان کے زبان سے لاش میں یہی لفظ میں
ہوں ہوں
کشمیری سب سے بڑے چور سب سے بڑے بئیمان ہوتے ہیں
ا
ہم حقیقت گئے رہ ہیں
نہیں ہوگا ہاں ہاں
ہم نے ایک ایک دو لوگ سے نہیں مطلب جس سے بھی کشمیر کے بارے میں میں نے بات کی ہے سب نے یہی کہا
لیکن ہمیں تو لگتا ہے باہر مطلب باہر کے ہوتے ایسے کیونکہ مطلب ہمیں پتتا نہیں ہے لیکن اب بابا کام وغیرہ کرتے
تو اس وجہ سے مطلب جو وہ بات کرتے ہیں وہ یہ اس نے ایسا کیا اس بپاری نے ایسا کیا وہ یہ اس وجہ سے تو ہمیں لگتا وہاں کے ہیں آپ کو لگتا ہوگا یہاں کیا ہے ا پتا نہیں اصل میں ہے کیا
ہاں یار سچ بتا رہے ہیں بھائی صاحب مطلب ہ کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ ریالٹی ہم نے آج تک مجھے یاد نہیں ہے اچھا آپ کو ایک چیز بتائیں مطلب شاپنگ چیز میرے جو سشل ہیں انہوں نے مطلب جب میرا رشتہ ہوا تو اس کے بعد آئے تھے گھر تو گھر پہ کوئی تھا نہیں ہم تھے وہ تھے اور بھائی تھے تو ہم لوگوں سے بات ہو رہے تھے ان سے تو ہیلو
باقی سب کہاں تھے
مطلب اب وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے گھر پہ ہم اور بھائی تھے مطلب بڑا والا بھائی میرا جو سور پور رہتے ہیں
مطلب یہ مطلب یہ ایسے ہی آتے ہیں اگر کوئی گھر میں ہوگا بھی نہیں
نہیں نہیں نہیں وہ یہاں گھر پہ میرے نہیں آئے تھے ان کی رشتے داری ہمارے گھر پہ دو کلو میٹر دور یہاں پہ ایک ان کے رشتے دار ہیں ان کے بہنوں ہی لگتے ہیں وہ ان کے پاس آئے تھے
اچھا اچھا
جیسے کہتے نہیں ہیں کہ اب یہاں آئے تو ان سے بھی ملاقات کر لیں تو انہوں نے ابو کو فون کیا انہوں نے کہا کہ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں تو ابو کہیں گئے تھے ابو نے کہا کہ آپ آپ رکیں آپ گھر پہ آئیں بچے ہیں اور ہم ایک گھنٹے میں آ جائیں گے
ہوں ہوں
تو وہ آ گئے پھر جو ہے تو ہم لوگ سے بات ہونے لگی تو بزنس کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ آج سے تین سال پہلے میں نے اپنے ایک مطلب کام کرنے والے یا ان کا کوئی رشتتے دار تھا اس کو بھیجا تھا کشمیر سب کا کام کرنے کے لیے تو اس نے جو ہے مال جو دکھایا بہت اچھا مال تھا اور مطلب سودا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈیل ڈن ہو گئی اور شام کو جب جب لوڈنگ کرنا ہوا شام کو
ہوں ہوں
تو جس سے مال خریدا تھا انہوں نے کہا کہ آج شام کو کھانا میرے گھر پہ کھانا ہے آپ کو اور جب تک مال لوٹو گا آپ کھانا وانا کھا کے فارغ ہو کے پھر اسی گاڑی سے آپ چلے جائیں گے واپس
ٹھیک
تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کو لے گئے کھانا کھلانے کے لیے اور جو مال ان کو دکھایا تو وہ مال لوڈ ہی نہیں کیے اور پورا ڈیمیج مال لوڈ کر دکھے
پھر وہ والا وہ والا دکھا رہا تھا
سنیے بتائیں انہوں نے کہا کہ مجھے ایک گاڑی میں پانچ لاکھ روپئے کا لاس ہوا کتنا
پانچ لاکھ
انہوں نے کہا کہ اس دن مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ لوگ صحیح کہتے ہیں کشمیر میں چور ہوتے ہیں
انہوں نے کہا کہ اس دن سے لے کے آج تک میں نے کشمیر کا نام ہی نہیں لیا ہے بزنس کے لیے
ہوں
ایک بات اور آپ کو بتاؤں
ہوں ہوں
لیکن یہ کسی سے شیئر نہیں کرنا ہے
اوکے
ابھی بابا نے جس سے میرا مال بچھوایا ہے
ہاں ہاں
اس کے بارے میں بھی جس پارٹی نے میرا مال بھرا ہے
ہاں ہاں
اس نے صاف صاف کہا کہ تمہاری پارٹی چور ہے اس نے پیسے چرائے ہیں تم کو اس گاڑی میں پچاس ہزار روپئے ملنے تھے تم کو ایک لاکھ روپئے ایک لاکھ بیس ہزار روپئے نقصان لگ گیا ہے اس نے پیسے چرائیں ہیں
میں نے تو آپ کو پہلے ہی بولا کہ مطلب ایسا ہوا ہے پھر اس نے بولا آپ نے کہا نہیں مال ڈمیج ہے وہ ہے یہ ہے
نہیں نہیں مجھے لگتا تھا مال ڈیمیج ہے لیکن اس نے صاف صاف اس سے کہا کہ چھرایا ہے کیونکہ جو میرا مال بھرتا ہے اس نے اس کے ایک پارٹی والے کشمیر میں وہ سیم مال منگاتا ہے اور جس ریٹ کا یہ بیچ رہا تھا اس چار چار روپئے ریٹ کے زیادہ کا اس نے مجھے پٹی دیا ہے
ہوں ہوں
لیکن وہ اپنا خرید کے منگاتا ہے وہ کمیشن کرنے کام نہیں کرتا
اچھا
اب آپ سمجھ لیجیے پھر اچھا مجھے ایک نہیں ہو رہا ت کی بات پہ مجھے یقین اس وجہ سے ہو گیا اس نے میرے مال پیچھے تین لاکھ اٹھاون ہزار کچھ روپے ہوئے تھے اس نے تین لاکھ مجھے دے دیے اب اٹھاون ہزار کچھ روپئے بے ہوئے ہیں اٹھاون ہزار روپئے پیسے نہیں ہوتے کیا
کہاں اور کیا
ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا میں نے پیسے اس سے پیسے کے لیے اس کو کال کیا ایک ہفتے سے ڈیلی کر رہنا ہ دو تین بار
ہوں ہوں
یہ میرا کوال ہی نہیں لیتے ہیں
تو پھر ان میں سے کسی کو بولنا تھا نا عمران کوور بابا
منڈے کو آپ سنڈے کو آئے نا منڈے کو میں نے بولا تھا عران نے کہا کہ ہاں میں کچھ کام میں تھا میں اس کو کرا دیتا ہوں تمہارا پھر اس نے کیا کیا کیا نہیں کیا کیا پھر چھوڑو کل جب بابا سے میں نے بات کیا تھا ان سے میں نے بولا انہوں نے کہا میں گیا تھا کل بھی گیا تھا پرسوں بھی گئے تھے لیکن وہ ملے نہیں میں آج جا رہا ہوں پھر دیکھ پوں گا کیا ہوتا ہے پھر انہوں نے کچھ بتایا نہیں ابھی میں نے کال بھی نہیں کیا اب میں کل کال کروں گا
ہاں نہیں بولنا یہ کیا مطلب وسے ہی چھوڑے گی
اب اب بتاؤ آپ ایک لاکھ بیس ہزار روپئے مجھے لاس ہوا ساٹھ ہزار سمتنگ اس کے پاس ہے تو جب تک وہ پیسے مجھے نہیں آئیں گے میرا لاس تو ایک لاکھ اسی ہزار کا ہوا نا
ہاں ہاں
اب وہ آ جائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ نہیں مجھے لاس ایک لاکھ گیزر کا ہوا ہے تو مجھے پھر اچھا ایک چیز اور ہے اگر آپ کو کسی سے پیسے لینے ہیں یا دینے ہیں یا کسی کے ساتھ آپ بزنس کر رہے ہیں تو اس کا فون اٹھانا چاہیے آپ آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی مطلب جیسے کہتے نا کوئی پرابلم آ گئی ہے تو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے ہاں مجھے یہ پرابلم ہے میں آج نہیں کل کل نہیں پرسوں نہیں تو میں دس دن کی بات کروں گا یہ بندہ میرا کال ہی نہیں لیتا ہے
وہ تو غلض بات ہے نا سب سے برا تو ویسے ہی لگتا ہے نا کہ جب کوئی فون نہیں اٹھا رہا
اور میں نے ایک بار نہیں کیا ایک ایک دن میں نے چار چار بار کال کیا آدھے گھنٹے ایک گھنٹے غائب کر کے لیکن اس نے میرا فون لائ لیا تو اب اسس کو تو ہم چور ہی سمجھیں گے نا
ہاں س شوا
بھائی جو ایماندار ہوتا ہے وہ فورا کال لیتا ہے وہ بولتا ہے سر جی مجھے یہ پرابلم ہے میں ایک ہفتے باتد کروں گا پیمنٹ تو اس لیے میرے بابا میں ان سے کہہ رہا تھا سیب کا کام کرنے کے لیے میرے بابا ب سیدھا منع کیے ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیر سے آج تک کسی کا کام کر کے کوئی پیسے نہیں کما پایا ہے
لیکن سچ بات ہے نا اب مجھے لگتا ہے مطلب جوا میں کام کیا ہے جو پہلے سے اچھے خاصے ہیں نا وہاں مطلب جو آر ایس وغیرہ لیتے ہیں
کہاں پہ
منڈی میں
جی
وہاں ہاں جو مطلب پہلے سے اچھے ہیں نا جو اچھے وہی اچھے ہوتے جا رہے ہیں
ہوں ہوں
اور جو ایسے ہیں نا لوکل وغیرہ وہ بالکل نیچے جاتے چلے جاتے ہیں
ہاں تو وہ اس طرح کا ڈیفالٹ کریں گے تو کیسے ہوگا وہ نیچے جائیں گے نا
سوچنے آ وہاں کا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے وہاں کا سسٹم بھی سمج نہیں آ رہا
اب مجھے اتنی ٹینشن ہو گئی میں نے کیا بتاؤ میں نے کتنا خواب دیکھا تھا کہ ہم یہاں سے سیب کا کام کریں گے ہمارا بزنس سیٹل ہو جائے گا لیکن اب میرا تو دللی ہی ٹوٹ گیا
اچھا اب نہیں کرنا ہے
میری متی نہیں ہو رہی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر کسی نے مطلب اس طرح میرے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے پھر تو ہم برباد ہو جائیں گے کام کرنے سے پہلے ہی
جس جسے ہم نے وہاں کے بندے کو یہاں بند کر کے رکھا تھا ہے نا
ہاں
پھر آپ کو بھی رکھنا پڑے گا
وہی تو کہہ رہے ہیں نا کس پر رکھا پڑے گا
ان نے کہا پھر ہمیں آپ کو بھی باندھ رکھنا پڑے گا نا
وہ تو آپ بند تب کرو گے جب میں آپ کے پیسے لے کے جاؤں گا
آپ کو کرنا ہے نا ویسے ہی تاکہ ہم آپ کو بند کر پائے
توور سے کیا فائدہ ہوگا
اس سے اس سے فائدہ تو ہے
کوئی فائدہ نہیں اس سے تو میری میری لت ہی ہوگی
وہ بھی صحی ہے
اس سے صرف میری لت ہوگی اور کیا ہوگا بتائیے
اور سیں
ج
ہ
اورو ٹھیک ہے لیکن اب آج آج کچھ دنوں سے ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کشمیر جائیں کام کرنے کے لیے انا چاہیں یا کام یا تو پھر کشمیر کو دماغ سے ہی نکال دیں
نہیں نکالنا نہیں ہے میں کرتی ہوں آپ کو واپس کاؤ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے